اللام علیکم کیا حال چال ہے اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو نہ کوئی خبر نہ کوئی پروگرام
وعلیکم السلام بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں یار گیب بھیک تھا بس تھوڑا پھنسا ہوا تھا تو سلاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے اور گھر پر سب کیسے ہے
گھر پر تو بھائی سبھی ہے ٹھیک ہے پڑھائی کا نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے امتحان سر پر ہے اور اب وہ روز صبح اٹھ کر پڑھنے بیٹھ دیتے ہیں تمہارے گھر کا کیا ماحول ہے مجھے وہ بتا دو چھوٹا بھائی بھی تمہیں تنگ کرتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں یار اس کی شرارطیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے روز ابھی سے بھی شکایت لگاتا ہے لیکن سچ کہو تو جب وہ گھر پر رہ ہو تو بالکل دل نہیں لگتا میرا بھائی کا رشتہ ہوتا ہی ایساا ا لڑے بغیر بھی گزارا نہیں ہو جاتا ہے اس کے اور ایک دوسرے کے بنا اب سکون نہیں ملتے ولی دار بھی آج کل بس میری پڑھائی کو لے کر تھوڑے فکر بند رہتے ہیں اس لیے تھوڑی سختی چل رہی ہے یار
چلو یار کوئی نہیں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے ویسے اب باقی کہ دوستوں سے کوئی بات ہوتی ہے تمہاری کل میں پرانی تصویریں دیکھ رہا تھا جب ہم سب مل کر شام کو کھیلا کرتے تھے کتنا مزہ آتا تھا نا
ہاں بالکل دو دل پہلے ہی میرے ایک دوست سے بات ہوئی تھی اب سب دوست اب الگ الگ جمعاتوں ب ہو گئے ہیں تو ملنا مشکل ہو گیا ہے مجھے یاد ہے جب ہمارا گرو اکٹا ہو جیسا ہو تو پورا محللہ ہمارے شور سے پریشان ہوتا تھا سچی دوستی کا بزہ ہی ان دلوں میں تھا جب کوئی فکر نہیں نہیںی ہوتی تھی
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو میرے دوست اچھا سنو تم پتا ہے پچھلے ہفتے میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک لمبے سفر پر گیا تھا ہمیں شہر سے دور ایک دیہات میں جانے کا موقع ملا
ارے واہ دیہات کا سفر یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے وہاں کا تر چروبا آپ کا کیسا رہا اب جیسے شہری بچوں کے لیے تو ایسی جگہ بالکل نہیں ہوتی ہے
سچی بات ہے شروع میں مجھے لگا کہ میں وہاں اکٹا جاؤں گا کیونکہ وہاں شہر جیسے سہولیات تو نہیں تھی لیکن وہاں کا موسم اتنا سکون بخش تھا کہ میرا واپس آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا چاروں طرف سبز کھیت وغیرہ تھے اور مٹی کی خوشبو اور بالکل کل خالص ہوا ہم نے وہاں ایک دریاچی کے کنارے دوپہر گزاری جہاں کا ٹھنڈا پانی دیکھ کر دل خوش ہو گیا میرے دوست مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہ کر دماغ تھک جاتا ہے سفر کرنے سے ذہن کھل جاتا
تم نے تو میری بی دل کی بات کرتی ہے تو میرا دل ہی للچا دیا میں بھی ابو سے کہوں گا کہ اس دفعہ ہمیں کسی ایسی ہی قدرتی جگہ پر لے کر چلے اچھا دیہات گئی تھی تو کھانے کا تو کچھ کیا ہی ہوگا آپ نے تو کھا لے میں آپ نے کیا لاجواب چیزیں کھائی وہاں کیا خاص کھایا تم نے
او ہو کھانے کا پوچھ رہے ہو وہاں کے لوگوں نے ہمارے لیے م ٹھیک ہے چولہے پر لڑکیوں کی لکڑیوں کی آنچ پر کھانا ب گایا تھا ساگ مکھن اور گندم کی تازی روٹیاں اس کھانے میں جو مزہ اور سچا ذائقہ تھا وہ شہر کے بڑے سے بڑے پاور جکھانے میں بھی نہیں مل سکتا اور آخری میں انہوں نے مٹی کے پیالو میں گرم گرم دودھ دیا جس پر بلائی تھی میں نے تو پیٹ بھر کر کھایا
وہاہ یار سن کر ہی میرے بوبے پالیا آ گیا مجھے تو ویسے بھی کھانے پینے کا بہت شوق ہے ہمارے گھر میں تو آج کل بس آپ دسترخوالی سجائےائے لیکن اپ ابھی کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے بیری روٹی اور گوشت کا سالن مل جائے تو مزہ ہی آ جائے تو میرے لیے وہی سب سے بہترین غذا ہوتی ہے
ہاں یار سچی کہہ رہے ہو امی کا بنایا ہوا وہ تو بڑھیا رہتا سن کر ہی میرے منہ میں پانی آ گیا مجھے تو ویسے بھی کھانے پینے کا بہت ہی شوق ہے ہمارے گھر میں تو آج کل بس عم دسترخوان ہی سجا رہتا ہے لیکن جب امی ہاتھ کا بنا ہوا آتا ہے خمری روٹی اور گوشت کا سالن مل جائے تو میرے لیے وہی سب سے بہتر غذا ہے میرے لیے بھی وہ صحیح رہتا ہے ہ تو مجھے اب بتاؤ تم نے نئے کپڑے لائے تہوار کے لیے جو عید آ رہی ہے اس کے لیے کچھ کیا اننے پروگرام وغیرہ
تیاریاں تو ابھی شروع ہوئی ہے ابھی نے تو نئے کمروں کے لیے ا کپڑوں کے لیے کہا تھا کہ وہ خرید لے لیکل میں اس دفعہ کچھ مختلف پہلنا چاہتا ہوں تہوار پر مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ سب لوگ رنجشے بھول کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں ہم سب صبح نئے کپڑے لائے گے پھر پہلے گئے یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا اب کو تو پتا ہی ہوگا ا ہم کو ہم تو ایک ساتھ ہی رہتے تھے نا پھر دوست کے گھر جانا عیدی وغیرہ لینا یہ تو بہت ہی اچھا لگتا مجھے وہ ساری چیزیں ہے
بالکل بالکل بھائی تہوار کا اصلی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ سب مل کر خوشیاں منائے ہمارے گھر بھی اس دن بہت رونق ہوتی ہے تمام عزیزوں اور رشتتے داروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے بچے گھر میں دھوم دھام کرتے رہتے ہیں اور مزہ ہی آ جاتا ہے یہ تو بات آپنے صحیح کر دی عید کے موقع پر تو مزہ آتا ہے انسان کو یہ تو اب دستور ہے کہ اب عید تو منانی رہتی ہے باقی قربانیاں و وغیر اس کے ساتھ بھی انسان مصروف ہی رہ جاتا ہے تمہاری باتیں سن کر لیکن دوست مجھے آج بہت ہی اچھا لگا تم نے تو ویسے اچھا کھانے کا شوق رہتا ہے مجھے وہ بتا بتاؤ آج کل کیا کھاتے ہو
تم نے بہت اچھی بات کہی میرے تو اس کھانے کے معاملے میں تو میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا وہاں یہاں کی تو روایت یہ اچھا کھالا کھالا لذیذ کھا لے کھالا وہ عید پہ کچھ لذیذ پکا ہو یہ تو کھانا ہی پڑتا ہے نا یار
یار مجھے تو ہمیشہ سے دال چاول میں ہی مزہ آتا ہے اور ساتھ میں پودینے کی چنی نہیں ہو پھر تو ذائق اور بھی بڑھ جاتا ہے ہے نا اس بار تو ہم سوچ رہے ہیں کہ بریانی پکائے اس میں مزہ آئے گا
واہ بریانی کا لھاب تو سن کر ہی میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے واقعی اپنو کے ساتھ مل کر کھانے کی برکت ہی الگ ہوتی ہے عید پہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگلے ہفتے جو بڑا یہ آپ کاروبار شروع کرنے والی ہو اس کا کیا ہے
ارے کاروبار کا مت پوچھو یار میں نے جو نیا کاروبار اسٹٹ کیا ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی تو ابتدائی دور میں ہی ہے لیکن اچھا خاصا ہو رہا ہے وہ کاروبار تو میرا اچھا خاصا چل رہا ہے ابھی سوچ رہا ہوں اس کو میں اور زیادہ
ہے اس کے بارے میں اگر مجھے اضافہ کرنے کا سوچا تو ضرور دوست میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ
ارے یار کیسی بات کرتے ہو آپ اتلا اور حملہ چلے آئے یہ تو اچھی بات ہے نا اگر آپ کاروبار کر رہے ہو اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اور آپ کیا کر رہے رہے ہو آج کل پڑھائی کے بارے میں کیسا کیا رہا ہے
پڑھائی کا کیا ہے میرے دوست اب پڑھائی تو چلتی رہتی ہے وہ تو ہم نے تو اپنا کالج تک ر رکھا بل اپنی پڑھائی اس کے بعد گھر والوں نے مجھے کام پر لگا دیا انوں نے بولا نہیں آپ اپنا کاروبار سنبھالو تو پڑھائی تو بہلے تبھی چھوڑتی تھی ویسے تمہیں یاد ہے ہمارے اسکول کے دل کیسے رہتے تھے ہمارے اساتذہحبائی کیسے پڑھاتے تھے تھ اور وہ یاری دوست یاد ہے جب ہمب دوست مل کر سارے چڑھاتے تھے اپنے اساتذہ کو اور کیسے پڑھتے تھے وہ دن تو آپ کو یاد ہی ہوگے میرے دوست
ہ ار بھے تو اب سے ب دل بھی یاد آ رہے ہے اسکول کے وہ دل وہ سہالے دل مجھے تو ابھی بھی یاد ہے تمہیں کتنی ڈانٹ پڑتی تھی ہمارے اساتذہ سے لیکن جو بھی کہو اچھی بات ہے ابھی بڑے ہوگئے ابھی تو مصروفیات بڑھ گئی ہے لیکن جب تب کیا دور تھا تو زیادہ ٹائم ملتا تھا ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کا اور دوست ملتے رہتے تھے آپس میں لیکن آج کل کل کہاں وہ چیز ہے آج کل تو مصروفیات بڑ گئی ہے آج آج کل کے بچوں کو بھی دیکھ لو سارا دل موبائل پہ لگے رہتے ہیں آپ کیا ہی کر سکتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ تمہاری بھائی جال اور آپ کی جو والدہ ہے وہ ابھی ٹھیک ہے میں نے سنا تھا ان کو کو ٹاگو میں لگ گئی تھی
ہاں یار وہ چوٹ آ گئی تھی ہماری امی کی ٹانگو میں چوٹ آ گئی تھی لیکن ابھی موسم اچھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ درد نہیں رہتا سردیوں کے موسم میں تھوڑا ٹانگ میں تکلیف رہتی تھی لیکن ابھی پھر بھی الحمد للہ سے ٹھیک ہے وہ
چلو یہ بات سن کر تو اچھی لگی مجھے دوست کیا آپ کی ابھی ابھی اچھی ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن دوست سچ میں مجھے بھی آپ سے بات کر کے آج بہت اچھا لگا آج بہت دنوں کے بعد ہمیں بات کری مجھے بےحد اچھا لگا اور بےحد خوشی ملی آپ سے بات کر کے ابھی پھر دوبارہ سے کبھی بات کرتے ہیں تو
ہاں دوست ضرور ضرور ضرور کیوں نہیں ہم تو کر دوبارہ سے کبھی بات کرتے ہیں اب اب دیکھتے ہیں ہم چلو کوئی بات نہیں مجھے بھی آپ سے اچھا لگا بات کر کے پھر کبھی بات کرتے ہیں دوست چلو اللہ حافظ میرے دوست اپنا خیال رکھنا اور اپنے والد اور والدہ کام میرا کو میرا سلام کہنا دوست
چلو اچھی بات ہے دوست چلو کوئی نہا میں بول دوں بس آ اللہ حافظ بری یار